السلام علیکم
کل بائی گن
پھر اپنے وہ بس سب ک سب ک رہے تھے آپ بتاؤ آپ کے کیال ہے
بس بڑھیا ہے اپنے ایسی گفتگو ہو رہیتیھی تو ایک ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ایک پیٹیا جی ہے پھر بتاؤ ان کے کیا تین بچے تھے تین تو وہ تینوں کو ہی رکھتا تھا جڑھائی پڑھائی کرنے کے لیے
اچھا اچھا
تو مطلب جیسے مطلب ان کی جان جان پ مطلب ہے نا ان کی مطلب جیسے مطلب بچوں کی جانکاری لینے کے لیے کیا کرتا تھا وہ ایک کے پاس ملا دیا کال تو ان سے یہ بولتا تھا کہ ان سے بھی بات کرا اب بھی بات کرا میری بھائی وہ یہ روم پئی ہے باہر مطلب تینوں کی اتنی مطب تینوں سے بات کر تو ایک کہ فون سے اور تینوں ساتھ میں ہے نہیں اور کبھی بھی اور مطلب ایسا نہیں ہے جیسے بھائی جیسے مطلب مہینے کا راشن ختم ہو گیا تو ان کو پ پیسے وغیرہ ڈالتا تھا خود ہی جا کے مطلب سامان ڈال کےتا تھا ہاں
پانی ملنا بھی ہو جاتا ن تو اس پانی
نہیں اور جیسے مکان مالک ہے نا ان کو دیکھ ریکھ میں رکھتےتے ان سے کال کرتے رہتے تود اور ایسے کہئی کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کوہ بہت ہارڈ ورک مطلب جان دیتے ہیں
ہاں نہیں تھی آج کل کی جو جس پرار مطلب جنریشن ہے نا تو تھوڑا دھیان بھی دینا چاہیے
ہ
کیکیوا کیا ہے آج کل کے ماحول کے انوسار کیا ہے بٹ را سے بٹک جاتا ہے تو اس کو کیا گڈینس ہی ہے
ہاں
مکان مالک کنٹرول کر دے کرات دس بات دنیا نے دیک گا زیادہ یارست آئیں گے تو بولے گا تو اس سے کہ ہے تھڑے وہ کنٹرول میں رہتے ہیں
ہاں صحی ہے
ابھی پچھلی بار ہم گئے تھے تو مک جی کے سات ایکمار صاحب کیا ملنے گئے تھے تو ان کے کہ ہیں کرایہ دار رہتے تھے تو وہ ایسے کوئی دوست وست آ رہے تھے بار بار تو بول رہے تھے کہ جو ایک گڈیا گئی نا دوسری اس کے تو کہ پاپا نے میرے سے بول رکھا ہے تو ان کے ابو جا نے بول را تو میں تو دھیان رکھتا ہوں لیکن یہ نئی وال جو آئے نا دو مہینے سے ان کے گھر والے آتے بھی ہے لیکن میرے سے بول کے بھی نہیں جے تو اپنے نے بھی کیا پڑی ہے صاحب تم تمہاری مرضی پڑے جو کرو تو پھر وہ بھی دھیان نہیں دیتے ب کو کہ آج بھی اس کی امی جان ب ب جانا آئے تھے لیکن میرے سے مل کے بھی نہیں گیا میرے سے بول کے جاتے تو میں بھی تھوڑا دھیان دیتا ہوں نا کس کے پاس ات وقت ہے اب ان کی کیا ہے پینشن ہو رکھی ہے مار صاحب کی تو وہ فری رہتے ہیں تو وہاں جو بھی وہ کرایہ دار وغیرہ رہتا کوئی بولتا ہے تو دھیان رکھتے ہیں وہ نا ان کے انسار ان کے من میں مست
ہاں صحیح دھیان رکھتے ہیں تو ان کا صحیح ہے توی یہ کئی کئی کیا پیرنٹس یہ دھیان رکھتے ہیں
ہاں تو پیرنٹس جیسے بول کے جائیں گے نا تو ان کا بھی دھیان جائے گا وہ نہ وہ اپنے کام میں سب مشکول رہتے ہیں آج کل کس کے پا ٹائم ہے
ہاں صی ہے
وہ باقی سب ربکی میر تو سب کے پاس آ ک کی سب کے پسھڑی رکھ تو رہتی ہی ہیں
ہاں رب کی مہر سب کے پاس ہے اور پھر مطلب ایسے کہ کہ کہ کر سب کا دھیان الگ تلار ال اللہ بنائے رکھتا ہے مگر پھر بھی ہے نا مطلب گارجینس کو دھیان دینا چاہیے پریوار کے سد مطلب جیسے لڑکی راہ پٹنے کیونکہ ایک بار راہ مطلب بٹھ جاتی نا تو پھر بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے
ہ نہیں مطلب کسی بھی چیز کو کیا ہے جناب کہ مطلب بگڑنا بہت مطلب آسان ہے سدھارنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے نہیں نہیں تو وہ والی بات رہتی ہے وہ اب اپنا بھی ٹائم آئے گیا تو کو بھی وشش طور پہ تھوڑا مطلب کیا بولے ر ربی سے ج جیون سے تھوڑا بت ٹائم نکالنا پڑے گا ہاں وہی ہے چلو ابھی تو کوئی نہیں لیکن آنے والے دس سال بد تو یہ پرستتی آ ہی جائے گی اپنے سامنے بھی
ہاں پرستتی تو آنے والی ہے کیونکہ ہماری جیسے عمر نکل رہی ہے تو انکی عمر ارہی ہے
تو پھر یہ پرستے اپنے سامنے بھی آئے گی جب تک وہ زمانہ چینج ہو جائے گا تو پھر کل آپ کی گیتا سے بات ہوئی تھی کیا
کل نہیں پرسوں ہوئی تھی ن کتا سے بات
ا اچھا اچھا پرسوں ہی تھی نہیں وہ دوسے گروپ کے لیے بھائی بات ہوئی تھی کیا
ہاں بھی بات ت رہے ار بھول کہ یار بات ہی نہیں کیا میں نے
دھیان آیا ابھی کہ بھائی جان انہوں نے کیا ا ب گروپ میں میس ڈال رکھا تھا تو کوئی لڑکی نے بولا پھر تو انہیں بولا چل کر دے تو تو ہر کسی سے کرتی ہے ان کے کو ایسے ہی آراؤنڈر ہو تو تو اس ہاں تو اس وجہ سے میرے کو دھیان آیا مطل کہ یار اپن کو بھائی آپ بات کرنی تھی نا اس میٹر میں ب ہوئی تھی
نہیں نہیں اس میں نے بات ہی نہیں کی
ہاں چلو کوئی نہیں اس کیا ہے پھر آ کے بھائی جان گئے کیا وہٹیک والا بھی آئے ہی نہیں
ٹریکٹر والا کیا بارش ہو گئی ت نا کل تو ایسے بول رہ تھا کہ اب گیلا جاتا بیں تو بارہ بجے بعد میں جائیں گے بارہ ایک بجے بعد میں
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں کوئی نہیں بارا بجی بات چل جائے گا ویسے دو چی سدر کام ہو جائے گا
ارے وہ تو کیا میں بھی نہیں جاں تو میرا بھائی بائک چلا جائے گا بڑا بڑا بائیک جانا ہے نا تو وہ جا کے ارا کیا جائے گا
جانے نا بڑیا
ہاں
ان دونوں میں محترما میں ہوتی ہے
آ بھائی بھائی تو ٹھیک رہتے نا یار یہ محترما خراب ہے ا ہماری تھوڑی بابھی جان بے کار بابھی جان و صبا خراب ہے
ہمم
کیونکہ ہم ان کے ساتھ گ ساتھ میں ہی کمرے میں رہتے تھے تو وہ جسے ہمارے ابو جان پیسے دیتے تھے نا تو وہ ان کے پاس ہی رکھتے تھے اور خود اللہ کھانا بنا کے کھاتے تھے
اچھا اچھا
کو سوچنا چاہیے جب پیسے بوجان میرے کو دے ہیں یہ کیسے خرچہ چلائے گا
اچھا پہلے پڑھائی کر تے تھے تب
ہاں ہم دونوں باررہتے تھے تعمل کرنے کے لیے باہر رہتے تھے جب کی بات ہے
چی کوٹا رہتے ہوں گے پہلے آپ ہاں تو ان کو دھیان رکھنا چاہےیار یہ تو تو مطلب شروع سے اسٹارٹنگ سے ب کار ہو رہا ہے ماول مطلب ہے نا
اسٹارٹنگ سے وہ کہ ہرکتے نہیں تے وہ اسٹارٹنگ سے بس کتاب ان کی دوستی تھی
اچھا اچھا
کتابوں سے محبت تھی تو ان سےد لگاؤ رہتا تھا کسی کے رشتے دار کے آنا جانا کوئی گھر بھی آ جائے نا تو روم سے باہر آ کر بھی نہیں بولتے تھے ہمارے ماموں جان اور آتے تو بولتے تھے ارے آ کر رام رام تو کر جا پیر تو چھو جاؤ اور کچھ نہیں تو
اچھا اچھا
بس کتابوں کتا تو تھا با کہ ان کا نمبر آنا تھا
ہوں ہاں صحیح بات
اس لیے انہوں نے اسٹارٹنگ سے کبھی مطلب بھائی کو بھائی نہیں مانا ایسے ماتا پتا کو ماتا پتا نہیں مانا انہوں نے
اور پھر کہ یہ ماتا پتا تو کیا چمتکار کو نمسکار ہے
یہ ب ج گا نہیں وہ ان کا کیا وہ اسٹارٹنگ سے جس پرگاؤ گھر پہ زیادہ رہتا تھا نا تو اس سے لگاؤ بھی ہے
ہوں ہوں ہوں
صی ہے
پھر جیسے ان کو کیا ہو رہتا تھا نا کہ ایک مطلب ان کو لگتا ہے بائی یہ تو خود کر لےا سب ہوشیار ہے اور ایک وہ لگتا ہے بائی نیوتھوڑا کمزور ہے تو اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ تو اس وجہ سے بھی پھر اس پہ دھیان تھا ان کا زیادہ
ہاں وہ تھوڑا ایسے ہوگا اسٹیک ہے ب نا مارکیٹ میں کم گھمتا پھرتا مطلب گھومتا پھرتا ہے اب چالک ہو گیا وہ
یان ڈیلی باروں جاتا ہے میں نہیں جاتا ہاں کیونکہ بازار ج پیسے خرچ ہوتے ہے
ہاں س ا ور پیسے ہے نہیں ہمارے پاس
اتنا وقت نہیں ک يار رستوں میں جا کے بیٹھے پلے تو ایسے ہی چل ٹھیک ہے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں اب دوست بھی سب بھیجی ہے
آ
اس لیے میں تو کوئی وشش کام ہوں نا تو اس جیسے وہ بھی دو تین کام میں کر ہو جائےب نکلوں گا اور اس دکان پہ جاؤں گا سامان لے کے واپس گھر پہ آؤں گا آاں ا وہ بھائی جان وہ ڈیلی جے ہیں کھی آئس کریم لینے کےاں نہیں چے گیائے کب ک میں تو نہیں سوچ گا کوئی کام آ گا جب جائیں گ جب آئس کریم لیں گے بچوں کے لیے
تو آئس کریم وغیرہ تو بچے کے لیے لیتے آئ گے مطلب آتے ہوں گے نا لے کے بچے تیرے والے د دوب آپ کے لیے آتے ہیں کیوں رہیے
اس بار تو نہیں لائے پھر بار تو لے آتے تھ جے پچھلی بار کی جو ویکشن ہوا تھا نا
ہاں اس میں زیادہ د لے
اس میں تو لے آتے تھے اب اس بار تھوڑی زیادہ ہی پلاننگ کر کے آئے ہو لوگ تو اس بار نہیں ل رہے ہو
اچھا اچھا اچھا اچھا
کیونکہ اس بار ان کا پلانا لگ ہی تھا اسے تو کانا ہوا بنا کر کھانے لگ گئے سب وہ الگ ہی چل رہا ہے اس بار ان کے پھر کوئی نہیں اپنے بھی اس میں کیا ہے سب مالک سب اوپر سے دیکھ رہا ہے سب کے
ا بھگوان دیتا ہے جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی دے گا سب کچھ کہتا ہے بوکصول آئے گا مگر مطلب نا اٹھائے گا نہیں مطلب ہے نا
صیح بھائی یہ کہ رب کسی کو زیادہ کسی کو کم دیتا ہے لیکن دیتا ہے سب کوئی
ہاں
وہئی کیونکہ اےسی کڈیشن تو اپنی بھی نہیں ہے بوکش ہو رہی ہو اللہگ مییررانی سپن بچا ہگ گے بس یہ کہ وہ یس کر رہے آپ نارمل چل رہا ہے اور بائی نہیںی ہے کیوں ڈیلی مٹر پنیر کا رہے ہیںن دالو
ہاں اور کیا
صیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ان کو جو
کا مسورا دیا نا ہم نے آپ چ گن گ لی ساب سو
ہاں نا چارج مل گئی آپ کو اچھی بات ہے یار
نہی نہیں یہ کل کی ہے آدمی
کوئی بات نہیں کل کی ہے تو اس اس کو نا مطلب ہے نا جیسے فریج میں رکھا کرو اور
بھائی جان گ ہے فریج نہیں ہے کیونکہ جو ان کا تھا نا انہوں نے لے لیا وہ
چلو کوئی بات نہیں ہے سمے ہے نکل جائے گا اگلے سال آ جائے گا آپ کے پاس میں ا
کام میں جب اکٹھا ہو گیا
ہاں تو اللہ تعالی کی مہربانی رہے گی تو آ جائے گا پریج بھی اور ہم بھی یہی اللہ تعالی سے مطلب مطلب درخواست کریں گے عبادت
ارے بالکل شکریہ صاحب یار کل دیکھ کے آئے تھے لیکن مہنگے مہگے بہت ہیںیار ا چودہ پندرہ سولہ ہمیں سو زہ چودہ تک مل جاتا
گودریج کا لیا نا گودریج والی کمپنی کا
ایکچولی کیا ہے مجبوط ہو ہے نا ایلی زیاداد
ہاں تو الجی کہیں یار ہماری بھی بار میرے نا کل وہ مطلب پری تو الرجی کہئی ہے ہم
وہ موجود ر آتے ہیں ہمارے پہلے والا اجے کا ہے جو ادھر کا ہے اب میں کل دیکھ کے آئے نا تو ایل جی کا لاسٹ پندرہ میں پڑھا باقی اور سب اسی رینج کی تیس اسٹار تھا ایک سو
ہ وہی ہے وہ میرا والا ہی ہے ایک سو اس اسی لیٹر ہے میرے پاس بھی اور یہ تھری اسٹ آ رہ ہے
ہ اب میں اس کے نہیں شادی بھی میرے بھی ہے اور چھوٹا والا ہے میں سوچ اس کو کٹا کے دوسرا لے لوں اب جسے اگر نہیں ہوگا جیسے نہیں ملے گ نا بجٹ میں تو اس کو کھولنا ہی پڑےا کیونکہ وہ ون وسٹار ہے جو نکا میں آئے ار
اس کو کرے چلو وہ تو ون استار بھی بڑھاتا ہے یہ یہ ہو گئی کولو نا مقابل ہو گئی اللہ اس کو